یہ تو کارد مارا بچ تو کاناا نا بگا تو خرے کر ہیلو
یہ دیکھا ب آ رہی جی آواز ہے پھلے نہ آ رہی تھی نا آواز
اد میں پہے نہیں کرے کٹو کٹو کائے گئے نہیں کئی بات کر لگ گیا
السلام علیکم وعلیکم السلام جی شری س اور کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں بس بیٹھے ہیں ہم تو پن چلا رہے ہیں بیٹے بیٹے ہاں سمجھ میں ہے
ارے ایک آئی فون فائنس کرانا تھا یار اس کو کرا دیتے یار کیسے جان
اچھا یار اتنا بجٹ نہیں ہے ہمارے پاس
ارے بجٹ کہاں سے ہوتا ہے بجٹ تو لانا کرنا پڑتا ہے ایسے تو نہیں ہوتا ہے
جو آپ ہیک لو نا یار ہمارے پس تونے پین پل بھی نہیں آ پن کروانا ہے نہیں میرے بھائی جان جانتے ہیں یار اس بارے میں نہیں نہیں جانتی اتنا
ارےگلے پ میں بات ہوئی تھی وہ امدباد ہو احمد آباد میں کیا سسٹم ہے
وہاں آ رہے نہیں کیا آپ
کیا بتا یار میری کال سے کلو آپ بات
کریس کی کال بول رہی تھی کہ آئیں گے سب آئیں گے
اچھا
یار ہمارے پاس تو نہیں ہے ہماری خل آ جائے تو آ جائے احمدآباد آپ جاؤ گے کیا ہاں دوانئیں گے دو تین دن بعد آئیں گے ہاں ابھی ڈوٹی جاتی ہ
سار ہاں جو اس میں ہی میں بھی کر رہا ہوں اب جوائن ہوا ہوں کارے
اچھا اچھا
اچھا پڑ جاتا ہو گی اس میں پیمنٹ
ہاں م ہاں پیمٹ تو کیا یا د دے آتا ہے ویٹ کرنا پڑتا ہے
اچھا
اور یہ اور یہ سائڈ میں گان دے رہے ہیں جو کون ہے
یہ یہ میری خل آ ہے یہی گان دے رہی ہے بائی جان سے کلو آپ باتتے ہے س کرو
اس کے چٹنا مارو اس کے چٹنا مارو پہلے
نہیں نہیں آپ کر لو بات بائی چانس
کرا دے کرا
ہیلو اللام علیکم بھائی جان السلام علیکم کیا کر رہے ہو
رہے ہاں کچھ نہیں ویسے لیتا آوں میں تو
اور بارش وارش نہیں کیا ہوں آ مری ن آ تو ہلگ اللگ بارس آاری
ہلکی ہلکی یہاں تو بہت ساری آ رہی تھی روڈ بھر گئے اسسے بھر بھر کے ہوں
تب میرے بھائی کے وائف نے کیا تھا فون
اچھا یہسا ہو کہ اچھی بات ہے تو
اور آ کے کیا دقت آ رہی ہے شیپ میں
ارے اس ایپ میں ای دقت آ رہی ہے مطلب جیسے اب میں نے نے آئی ڈی کھول رہیھی ہے وہ دوسرے والے فون میں باہار دی والی میں اور اس میں او ٹی پی لے رکھے ہے میں نے مطلب میں بھی کھل رہی ہے وہ آئی ڈی تو لاگ آؤٹ تو ہو ہی رہی تھی میں نے لاگ آؤٹ کر دی تھی تو پھر وہ واپ سے آ رہی ہے ایسی یہ بات مطلب کالنگ اس میں آ رہا ہے ڈائریکٹ اس میں نہیں جا رہا اور میرے اس میں بھی جانا چاہیے مطلب ایسے ہیار
ایسے نہیں آئے یہ کہ فون م آئن گے کا تو اس میں آئیں گے کہ اس میں آئیں گے
نہیں وہ صحیح ہے اس میں آئیں گی اس میں وہ صحیح ہے پر جس میں سے میں نا اس میں کال آ رہا ہے ایسے بول رہا ہوں میں
اچھا ایسے ہیں
اور شروع میں تو وہ کر دیا تھا انہوں نے کہ اس میں سے بھی کر دیا تھا مطلب بارتے والے فون سے
ہوں
ہوں
دو آب فون میں سے ہٹا دو نا جو اس ایپ کو ہی ہٹا دو جو آپ کے میں آئیں گے وہ سب
اچھا اس والے میں کر لوں پھر
ہوں
پھر اس س والے مٹا دور اس والے میں کر لوں
ہاں ایک میں کر لو
ایک میں کروں ہ
ہاں کل لےینا آپ کی اچھا پڑے تو نہیں ورننا رہ دو دونوں میں رہ دو
لوگ آؤٹ تو کیا اس میں تو ڈائریکٹ ڈیلیٹ کر دوں گا میں ایپ کو ہی جس میں ہو جائے گا کام
ہاں
ہاں اور
اور پھر پیمنٹ ویمٹ نگار ر کچ سو ت
سوتی ہے سوتی ہے مم مممی جان سوتی ہے
امی سوتی ا آ ہم کچھ نہیں کرتے ہم بتے ہیں
اچھا جی
ہم نہیں بول رہے تھے آپ کے بتر روپے میں سے ہمارے بھی ڈال دینا تھوڑے بہت
اچھا ا بہتر روپئے وہ تو جانے کب آئیں گے ابھی تو کولنگ ختم ہوگی
نہیں نہیں آ جائیں گے وہ ایک دو دن میں آ جائیں گے آپ کے ایک دو دن کے دو پانچ دن مان لو جیادہ سے جلدہ آ جائیں گے
اچھا
ہوں
اس میں یو پی آئی بھی ڈالنی تھی کیایا ایڈ کرنی تھی کیایا میں نے تو اکاؤنٹ نمبر کر دیا
کوئی نہیں اکاؤنٹ میں آئیں گے پھر وہ اکاؤنٹ کر دیا تو
ہاں جو آپ کے لیے ایک ڈال دیں گے پانچ دس روپئے ڈال دیں گے دو پانچ روپے
نہیں تو
وہ دو وہ مطلب بھی بہتر بہتر آئیں گے نا تو اس میں سے دو روپے اوپر کے ڈال دوں گا میں کوئی دقت نہیں
ارے یار بھائی جان ایسے دو روپے سے کیا ہوگا میرا میرے بہت پیسے اٹھ گئے ار تو کیا ہے نا مینٹینس جاننا پڑے گا واپس ارے تان سے نے کہتا ہوں نا میں ایا ا وہت سارے پیسے ہیں
ارے تان تان سین ک خال لیا گا تان سین میں کچھ تھوڑی نا برا ہے
ارے جو پیسے تو اٹھ رہے میرے آج نو سو
کھا لیا کرو تو ہاں
بہت سارے پیسے اٹھ گئے میرے اب آپ کو کیا بتاؤں آپ اب آپاں سے بول دو گے بھائی اس نےنے پیسے اٹھا دی
اچھا کتنے اٹھ گ اتنے
میں نہیں بتاؤں گا ایسے ہیں آپ آپ کے ب جی سے بول دو گے
جب بووا جان سے بول رہ ہو گیا
آپ بول دو گے نہیں بتا دیتا آپ کو کتنے ٹ ہیں
ہوں نہیں بول میں تو بتا دو ہاں استری ڈال دینا م ہاں ڈال دینا ہسٹری دیکھ کے اتنے اٹھ گئے
ایسے بتا دوں گا میں تو آٹھ نو سو اٹھ گئے نو سو وجہ ہزار کے آس پاس چل ہ ابھی ابھی پ میں اٹھ گئی تو و گا تو
اچھا
ہاں ہ کیا ہے نا مڈ ب ادھر ادھر کر لیتے ہیں
کیا بول جاتے ہیں
پھر دکان پھر دکان میں اداری چلتی ہے ہماری
اچھا دکان میں داری چلتی ہیں پھر تمہاری
ہاں آپ کام کیا ہے نا گ گ گ توک دیتے ہیں تھوڑے بہت ارے دیدی کو شانت رکھو سیا نہیں کرتے ب
نہ وہی تو کام کی بات چل رہی ہے
ج دو سو روپے تو تو ادھار
اچھا نام آب ہاں ک زیادہ بئی مان کو وہ یہ آدر ہی ہے کانا بھیا
ارے بائی جا کدھر کیا چلا گئے
کا ہو جی مل کا ہے ہو د بتا
ارے بھائی جان ادھر بد مت کرو ادھر ہی کرو ادھر مت کرو بات وسے ایسے بیچ میں ادھر بعات مت کرو ادھر ہی کرو بات
اچھا
ہاں
ادھر ادھر کرنے سے کچھ ہوتا ہی ہے
ہاں ادھر ادھر کرنے سے کچھ ہوتا ہے اس لیے تو
اچھا
ہ
تو ایسے کریں گے میں ففٹی ادھر سنو میں بہتر آئیں گے نا تو اس میں سے میں ففٹی رکھ لوں گا اور کیا آپ ڈال دوں گا اسے بول رہا ہوں میں
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے کر لینا بھائی جان
ایسے کر لیں گے ہاں
آ آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چل جائے گا نیچے میرا کام چل جائے گا
کیا
چل جائے گا نش ایک میں کام ہے
اچھا پھر آپ کے کیا ہوا اس کا پھر آپ کے اکاؤنٹ کا کیا ہوا
کچھ نہیں ہوا بہت سارے پیسے اٹھ گئے اور کیا
اچھا کتنے مٹالے
بول دیا نا ایک بار بھی ہو گیا ہے ایک
ایکیک کیا
اب ایک کے جی رول لگا لو بہت سارے اس میں کیا نا
اچھا
ہوں
اور لگ نہیں وال رہے جی ہو توب
ہ ہ صحی ہے
ہاں اور
سب بڑیا پردیپ گنڈا کدھر گ سب کہ رے میں پردیپ بھیا کدھر ہے
ا تو ب رہ
باہر ہیں ان کو بھی بتایا تھا میں نے انہوں نے دھیان نہیں دیا
اچھا
ہ پہلے ان کو ہی بتایا تھا میں نے ان کا آ جائیں گے ان کے بھی کام چلا لیں گے
ملتے ہیں پھر ہاں
رک جا رک جا بھائی دھیان دھنے دو تو میرے کو ٹھیک ہے بھائی جان میر فون آ رہا ہے کسی اور کا پھر
ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارےار